ہیلو
ہیلو
ہاں جی سلام
السلام وعلیکم
وعلیکم
کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں ان شاء اللہ سب ٹھیک ہے خیریت سے ہیں آپ سنائیں کیسے ہو
جی ماشاء اللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں ہمارے یہاں پہ کیا ہے بارش کا موسم ہو رہا ہے تو ناں
جی جی جی موسم تو بڑا ہی مطلب سہانا ہو رہا ہے ویسے کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے تھے مطلب کہ ہمارے بھائی جان کا نکاح ہے تو آپ سب ہی ہاں جرور مطلب آئیے گا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل آپ نے نا مجھے بتا دیا تو میں نا نکاح میں زارور آؤں گی
جی بالکل جی جی جی بالکل ہاں جی جی جی نکاح کی تیاری کر لیجیے گا اور زارور آئیے گا امی کو ابو کو پھپو کو باجی کو سبھی کو ساتھ لے آئیے گا اور اپنے شوہر سے بولیے گا کہ دفتر سے چھٹیاں لے لے کیونکہ چار پانچ دن مطلب ادھر ہی رہنا ہے
جی ہاں ماشاء اللہ میں نا اپنے سوہر کو بول دوں گی اپنی امی جان سے سبھی کو بول دوں گی میں کہ آپس چھٹی ہے
ویسے نکاح نکاح انسان کے لیے کتنا ضروری ہے نا
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل نکاح انسان کے لیے بھی بےحد ہی
جی جی ہ نکاح انسان کی زندگی میں اہم حصہ ہے ایک نکاح ہے تو مطلب اس سے انسان کی تنہائیاں دور ہوتی ہے اور کیا ہے کیا ایک مکمل ہمیں رستہ ملتا ہے انساء اللہ
ہاں جی ماشاء اللہ ناں دو پروار ہوتے ہیں وہ قریب آتے ہیں
جی جی
با پڑتی ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا ہے اس میں دو دو خاندان ایک ہوتے ہیں تو اور دو فیملیاں جو ملتی ہے نیا ماحول ہوتا ہے رشتے دار بنتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں انساء اللہ نکاح تو ایک اچھی بہت ہی خوبصورت رسم ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک فرما رہی ہو آپ نا انا نکاح ناں ہے برحال ہوتا ہے رات محبت اور مری بھروسے کی رشتوں کو اور صرف افراد تو ہی نہیں بلکہ دو خاندان بھی دو ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں ویسے آپ ا تیار میں نکالتی اصلی ہے اہمیت ہوتی ہے وہ کیا ہے
ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے اور کیا ہے نکاح ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مکمل رشتہ ہوتا ہے جس میں دو میاں بیوی کا رشتہ جڑتا ہے دو دل ملتے ہیں محب محبت کا رشتہ ہے میری زندگی میں نکاح بہت ہی اہم ہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل خوبصورت بات کہی جی آپ نے ویسے نا نکاح انسان کو تنہائی سے نکال کر ایک مکمل خانداری کا
جی بالکل بالکل بالکل نکاح کے بعد نا ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں دلہن کی بھی اور دولہے کی بھی ایک دوسرے کے پر وار کو سمجھنے کی اور عزت کرنے کی محبت بڑھانے کی ذمہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں بخوبی نبھانے کی ذمہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں نکاح میں
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل آپ نے دیکھا ہوا کہ نکاح سے پہلے نا لڑکی اور لڑکے کو نا ایک دوسرے سے نا ایک بار بات ضرور کر لینی چاہیے نا کیونکہ جو بھروسہ ہوتا ہے اور رشتے ہوتے ہیں نا ان میں کبھی درار نہیں آتی
جی کیا ہے نا کہ ابھی چھوٹے چھوٹے مطلب کم عمر میں ہی لوگ نکاح مکمل کروا دیتے ہیں بچوں کا تو اس کو سمجھنے میں اور اس کو نبھانے میں وقت لگتا ہے تو تھوڑا مطلب وقت دینا چاہیے رشتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ہو نا سب نہ ہوگ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو تی ہیں جو بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں پھر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں خاندانی لوگ ان کے بیچ میں بھی نا من موٹاپ ہو جاتا ہے
جی بالکل اسی لیے ہو جاتا ہے نا کہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے اب ویسے نا آج کل کی شادیوں میں دکھاوا کا نکاحوں میں دکھاوا زیادہ رہ گیا ہے اور رشتوں کو اہمیت دینا کم ہو گیاہے رشتے داروں کی عزتیں کرنا کم ہو گ گیا اے ا دکھاوا کرتے ہے خرچہ خرابی کرتے ہے نکاح میں بیس نہانہ زیادہ ا دعوت پہ دھیان دینی چاہیے اور ہم کو نا اچھے سے مطلب رشتے داروں کا خیال کرنا چاہیے انشاء اللہ میں زیادہ مطلب آں ام وقت کی پرواہ کرنی چاہیے جس سے کہ ماحول اچھا بنا رہے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل اب جبکہ نکاح کو نا آسان بنانا چاہیے
جی جی بالکل بالکل بالکل ویسے آپ کیا نکھار کی تیاری کر رہے ہیں آپ کی تیاریاں ہو گئیں نکاح کی
جی ہاں ماشاءاللہ
جی جی جی
کی صاف صفائی کی سجاو ابھی تو نا ان چیزوں میں دے رہے ہیں ابھی تو نا نکاح کے لیے ابھی تو کپڑے خریدنے ہے بہت ساری تیاری سات
ولیمے میں بھی ہ جی آپ کو ولیمے میں بھی آنا ہوگا اور رخشتی میں بھی آنا ہوگا ان شاء اللہ ہلدی مہندی میں بھی آنا ہوگا مہندی رات کو ادھر ہی روکنا ہوگا چار پانچ دن کے لیے شوہر سے بولنا کہ چھٹیوں کے بھی انتظامات کر لے دفتر سے چھٹیاں لے لیے جائائے ہاں وقت نکالیے گا کیونکہ نکاح کی رسمیں روز روز ادا نہیں ہو ان شاء اللہ تو نکاح کے لیے ضرور وقت نکالیے ہاں
جی ہاں ماشاء اللہ بلکل میں نا آپ نا سوچ رہی تھی کیوں نہ نے آناری وجہ کہیں وہ کام پہ جاتی ہے ہاں میں سوچ رہی تھی کہ
جی جی جی اور ضرور مطلب کیا ہے نا ہم نے نکاح میں اچھے انتظامات کیے گئے ہیں دعوت کے ولیمے کے دن الگ کیے گئے ہیں اور رکستی والے دن بھی ہم نے اچھا سا کباب اور اس کا ا نہاری کا ناشتہ رکھا گیا رشتے داروں کے لیے کیونک رشتے داروں کے لیے دعوت کا ہونا اہم ہوتا ہے
بلکل بلکل سحی فرما رہی ہو جی اپ میں سوچ رہی تھی آپ کے یہاں پر نکاح کے بچے آئیں گے
جی جی جی جی میرے نا بچوں کا خاص انتظام انتظامات کیے گئے ہیں دعوت کے کباب ہے بریانی ہے بچوں کے لیے اچھی اچھی مطلب دعوتوں کے انتظام کیے ان دوت عمدہ مطلب انتظامات کیے گئے ہیں بچوں کے لیے انشاء اللہ بہت زیادہ عمدہ انتظامات کیے ہوے ہیں
ہاں بچ چھوٹے چھوٹے ہیں نا ننا بے حد ہی کافی ہے
جی جی جی جی جی بالکل بالکل اور کیا اور کیا ہی آپ کا کیا ہی خیال ہے نکاح کو لے کر
جی ماشاء اللہ آپ بتا رہی تھی نکاح کو لیکر اور پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ نکاح میں ہے نا کتنی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں
جی بالکل بالکل ایک دوسرے کو لے کے نا نکاح میں بہت زیادہ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں اور میں نا ہمیشہ رشتوں میں ٹھہراؤ ہونا صحیح ہے ایک دوسرے کا سمجھنا ضروری ہے اور کیا ہے کہ
جی ہاں ماشاء اللہ تھی آپ نکالی تو کرتی ہوگی نکاح کے لیے
جی جی بلکل بلکل اپنے بت اپنے بچوں کے لیے نا خریدداری کر لینا سندر سندر لباز لے لینا کیونکہ بچوں کا سندر دکھنا تو یہ سب سب سے زیادہ بہتر ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ویسے نا آپ کو گھر بھی بچوں کے لیے ہلکی ہلکے کپڑے
جی بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل میں نے نا نکاح میں ہے مہندی رات کے لیے نا بہت سندر سندر ا مہندی مہندی ڈیزائن وغیرہ ارینج کروائی ہے اور کیا ہے نا میں نے بہت سندر سندر لباس لیے ہوئے ہیں اور کیا ہے نا بہت بڑا مطلب فنکشن ہونے والا ہے اس دن کیونکہ مہندی کی رسم تو بہت ہی مطلب ہماری زندگی میں خاص ہوتی ہے سب کی میں نکاح ہے مطلب زندگی کا اتنا بڑا تحفہ ہوتا ہے اتنا بڑا خوبصورت تحفہ ہوتا ہے نکاح انشاء اللہ تو اس میں تیاریاں بھی کچھ خاص ہونی چاہیے
جی ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل کرنا رہی آپ ارے یار کہاں سونی یہ کہ مہندی کے لیے کیسے کپڑے میں کو بتا دوں پھر کیا کیا ہوں اپنے لیے
جی بالکل گرارا لے آئی گا ایک لہنگا لے آئیے گا تو ساتھ میں تو میچنگ کا پہنیں گے کیوں کہ نکاح کیا بار بار تھوڑی نہ ہوتا ہے اتنی اچھی اچھی رسمیں بار بار تھوڑی نہ ہوتی ہیں مہندی رسم کے لیے کچھ خاص انتظامات کیے گئے ہمارے یہاں مطلب وہ ا دو طریقے کے دعوت کا انتظامات کیا گیا ہے جس میں کہ ایک نان ویج ہے اور ایک ویج ہے ہاں جس کو جیسا پسند ہے جس کی سب کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے دعوتوں کے انتظامات لے رہی ہیں
جی اں مہمان اتنی دور دور سے پھر بھی نہ انہیں کھانا پنا ڈھنگ نہ پسند کا ٹھیک نہیں لگتا ہے
جی جی جی بالکل بالکل اور کیا ہے کیا نا امی جان کو ابو جان کو بولیے گا کہ دعوتوں کے خاص انتظامات ہیں اور وہاں دیکھ ریکھ کروائے امی ابو بھی آ کے انتظامات کروائے ہمارے نکاح میں کیونکہ نکاح بار بار نہیں ہوتا سبھی لوگ نا آ اپنے اپنے دفتروں سے چھٹیاں لے لیجے گا وقت نکالیے گا ضرور
ج ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل وقت نکال ہم کو نکاح کے لیے اور آپ بھی نا بس جلدی سے جلدی تیار کر لیجیے نکاح کے لیے
مشاء اللہ بالکل تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں
کیونکہ ہمیں تو نا بس کپڑے وغیرہ خریدنے ہیں ہمیں تو نکاح کے لیے آپ کے یہاں پہ آنا ہے اور نا سب اتنی زیادہ تیاری اپن کو کرنی ہے
جی جی بالکل بالکل بالکل انشاءاللہ بالکل آئیے گا ضرور
جی ہاں اور بالکل آئیں آئیں گے کو شوہر کو بھی بول کے میں اپنے بچے
جی بالکل بالکل شوہر کو بھی ساتھ میں لائیے گا اللہ حافظ
خدا حافظ